اہ
ہیلو السلام علیکم
السلام علیکم و علیکم السلام
اب ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو گھر میں سب کیسے ہے
میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں میرے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی
بس الحمد للہ سب ٹھیک ہے کیا کر رہی تھی
وہ میں بس بیٹھی تھی
اچھا ٹھیک آپ کو میں نے یے صبح میسیج کی تھی لیکن آپ بزی تھی
ہاں ایکچولی ہمیں گھر پے شادی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا ادھر ادھر رہتا ہے ابھی شادی نہیں ہے اگلے مہینے ہے لیکن ابھی کیا ہے نا کی تیاریوں میں ہاں تیاریوں میں تو ٹائم لگتا ہے پھر میں بائی ہاں گئے تھی مارکیٹ گئی تھے ابھی آئی مارکیٹ سے اب تھوڑا گھر پے کام تھا اب میں بیٹھی
صحیح ہے ایکچولی آپ نے اس ٹائم بھی میسج کی تھی نا تو میں تھوڑا سا بزی یہاں پے پے بزی شیڈول رہتا ہے نا محرم میں تھوڑا سا تو اس لیے میں نے آپ کو اس لیے میں نے آپ کو اس ٹائم یے نہیں کیا اور میں بیمار بھی تھی تو میں نے سوچا آج میں دیکھوں کہ ایپ سے کال اگر ہوتی ہے ایکچولی مجھے ہوتی نہیں ہے مجھے وہ ٹاسک فور میری کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن پھر مجھے دوسرا ٹاسک نہیں آ رہا ہے ابھی
فون افریڈ آپشن آپ کو آیا ہے
لیکن ہاں فون ہے فرینڈ وہ مجھے آیا تھا فیز ٹو لیکن اس کے چار ٹاسکس کمپلیٹ ہو گئی لیکن اب دوسرا نہیں آ رہا ہے
اس میں تو ابھی آپ کو تھرٹی کالس کرنی ہے
پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا یے
اس کو ریفریش رفر اس کو آپ وہ ریفریش کرنا تھا مینیو پے جا کے وہاں پے ریفریش کرنا تھا
ہاں میں نے پھر میم کو بھی میسیج کی تھی لیکن اس نے بھی کوئی ریسپ پانڈ نہیں دیا تو میں نے سوچا کہ شاید وہ بزی ہوگی اب میں
مجھے کرنا تھا نا
میں نے آپ کو میسج کی میں نے آپ کو میسج کی نا صبح تو آپ نے بولا اس ٹائم کی میں بزی ہوں تو میں نے سوچا کی اب آپ کو ڈسٹرب بھی کیا کرنا ہے آپ شاید مصروف ہوگی کہیں پے تو میں نہیں سوچا کہ اگر آپ شام میں فری ہوگی تو آپ مجھے آپ میسیج کرو گی وہیں سے تو پھر الحمد للہ آپ نے میسیج کی ہے شکر ہاں
ہاں تو میں یے بول رہی تھی جب آپ کو وہ لگا نا پتہ ہے اس میں یل نہیں آ رہا ہے آپشن اس کو کچھ مسئلہ تھا آپ کو آج ہی پتہ چلا کچھ مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے ہی ہاں ہلو
ہلو
ہاں میں بول رہی ہوں آپ کو آج پتہ چلا مجھے ایپ وہاں پے ڈسک میں کچھ صحیح ہے آ رہا ہے
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ہے مجھے لگا تھا بہت پہلے مت آپ نے پھر کیوں اتنا ٹائم ویٹ کیا
نہیں نہیں ابھی ہے مطلب میں نے آج فلائی ایک تو کل تک نہیں آ رہا تھا آج آ رہا تھا
اچھا ٹھیک آپ مجھے بولے یے
ہاں
آپ کا آسکا ٹرسٹ والوں کے ساتھ ہو گیا ہے یے آپ نے فیلو شپ کی تھی ان کے ساتھ
ہاں فیلو شپ میں نے میری بہنوں نے کیا تھا میں نے آپ کو اس ٹائم بولا تھا نا میری بہن نے کیا تھا ان کے ساتھ وہ فیلو شپ بڑہتے قدم تھا نا وہ ہاں
ہاں پچھلے سال یا اس سال
نہیں پچھلے سال اس سال اس نے نہیں کیا تھا اس اس اس سال اس میں نے یہ کیا تھا فارم بھرا تھا لیکن انہوں نے بولا کہ ہم دوسرے ولاج ولیج جو ہم جو کہ ہم نے کبھی اٹھائے نہیں ہے تو ان میں سے ہم کہیں مطلب لڑکیوں کو لے جائیں گے
ہاں وہ وہ یہی کرتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر فار ایگزامپل اس سال انہوں نے ہمارے گاؤں سے لیے تھے دو
ٹھیک
تو اگلے سال وہ ہمارے گاؤں سے نہیں لیں گے
ہمم
اگلے سال وہ دوسرے گاؤں سے لیں گے
ہاں انہوں نے بھی یہی بولا زاہدہ میم نے بولا یہی کہ
ہاں ان کا یہی رہتا ہے
ہاں دیکھ انہوں نے مطلب لگاتار دو سال یہاں پہ کیا کام اس دو تین سال شاید تو انہوں نے بولا کہ اب دوسرا گاؤں ہے یہاں پہ مطلب جو یہاں ہم ہمس ہے ہمسائے گاؤں تو ان پہ وہ نہیں ہوتی ہے پھر اگر ہم کچھ ریسورسز دیتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں تو ان پر یہ نہیں ہوتا ہے تو آج ہم انہیں کو اٹھائیں گے تو پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے اس کے پھر بھی میں یہ جنڈر پہ کر رہی تھی ان کے ساتھ ایک فیلو شپ تو پھر اس کا سر جو تھا باہر کا وہ مر گیا تھا تو پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہم لوگوں نے پھر وہ وہ بھی آدھا ہی کیا ا کیا ہی کر سکتی تھے
اچھا ٹھیک مجھے لگا تھا اپنے مت مت وہ والی ہو جو پیریڈ فیلوشپ کر رہی ہے ان کے ساتھ
نہیں نہیں وہ والی نہیں ہو وہ میری بہن تھی کر رہی تھی
اچھا ٹھیک ہاں وہ لوگ اچھے ہے لیکن ان کا این جی او اچھا ہے لیکن وہ لوگ بھی اسٹ منٹ کام دیتے ہیں
ہاں
یہ بات ہوتی ہے نا اگر اسٹیپنڈ اچھا ملے تو انٹرسٹ آتا ہے کام کرنے میں بھی
ہاں اور انسان کا بزی شیڈول رہتا ہے اگر گھر پہ ہی کام ہوگا نا پھر ہم وہو کام بھی چھوڑتے تھے لیکن وہ ان کی میٹنگس جوائن کرتے ہیں یا دن بھررہتے ہیں وہاں پہ لیکن پھر وہاں پہ کوئی یہ نہیں ملے گا تو انسان کو یہ لگ تا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے
اور کیا انسانہی کو نہیں سب کو لگتا ہے نا انسان شاید ٹائم حصہ ضائع کر رہا ہے
ہاں یہی لگتا ہے نا انسان کو اگر فار ایگزامپل اگر ہم میٹنگ میں جاتے ہیں اگر وہ ہمیں سو روپئے دے دیں گے نا تو پھر ہمیں انٹرسٹ آئے گا کہ نہیں سو روپئے تو ملتے ہیں لیکن جہاں پہ کچھ ملتا ہی نہیں ہو تو وہاں پہ کیا ہی انٹرسٹ آئے گا
ہاں اور کیا پھر دن ضائع کرتے ہیں
وہ نا اور اگر انسان گراؤنڈ لیول پہ بھی کام کرتا ہے نا پھر ا جو پھر یہاں گراؤنڈ لیول میں ہمارے گاؤں میں جو پروگرام وغیرہ ہوتا ہے وہ لڑکیاں پہلے بولتی ہے کہ آپ ہمیں کیا د گی
ہاں یہی رہتا ہے نا
اب ہم ان کو کیا بولیں گے جب ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے تو آپ کے کیا ملے گا
ہاں ہم بھی ان کو بولتے ہیں نا یہ لگ ہم بھی بولتے ہیں آپ ہم کو شاید پیسے ملتے ہوں گے اب ہم ان کو کیا بولے ہمیں تو خود بھی کچھ نہیں ملتا ہے
وہی نا پھر وہی بات ہوتی ہے لیکن وہ بڑ لڑکیاں جو ہوتے ہیں نا جو ہمارے گاؤں میں مطلب ہوتی ہے وہ کیوں کہاں بولیں گی کہ کے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے وہ بولتی ہے ان کو ملتا ہے لیکن یہ خود کھاتی ہے یہ ہمیں دکھاتی ہی نہیں ہے
ہاں ان لوگوں کو یہی ہوتی ہے نا یہی پروابلم
تو اسی لیے میں نے میری بہن نے بولا پھر تو آپ مت کرو کیونکہ یہ بہت ہیٹک ہے تو اس کا بھی دماغ پھر خراب ہی ہو گیا تھا اور اپنا ٹائم لینا ہوتا ہے وہ ایکچولی ٹیچر تھی اسکول میں پڑھاتی تھی وہ تو اس نے بولا کہ میں اپنا ٹائم دیتی ہوں لیکن پھر وہاں پہ کوئی یہ نہیں آتا ہے اگر وہ کچھ دیں گے نا ان وہ دیتے تھے ریزبل وہ وغیرہ پیڈس ویڈس دیتے تھے تو اس وجہ سے لڑکیاں پھر بھی تھوڑی آتی ہے اس لالچ سے کہ وہاں پہ کچھ ملے گا لیکن پھر پچھلے سال انہوں نے وہ بھی نہیں دیا تو اس سے پھر سب کا انٹرسٹ ختم ہی ہو گیا ہے
ہاں اب یہی ہوتا ہے نا اگر ہم کہیں پہ پروگرام رکھے اور لڑکیوں کو بلائے وہ لوگ پہلے بہ آ تو کیا دو گے ہمیں تو ہمیں کچھ ملے گا وہاں پہ اگر ہم لوگ آئیں گے لائک ہمارے لیے کچھ ہے پھر ہم ان کو کیا بولتے ہیں یہ تو اور یہ اوئرنیس پروگرام ہوتا ہے یہ لڑکوں یہ سب کے لیے ہوتا تا ہے اگر کسی نے پڑھ پڑھائی نہیں کیا کوئی اسکول ہی گیا ہے یا اور کوئی ہے بزرگ ہے جن جن کو اس بارے میں کچھ پتاہ ہی نہیں ہے لائک مینٹل ہیلتھ کیا ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی بہت جانکاری ملتی ہے اس بارے میں لیکن اب ان کو کون سمجھائے وہ لوگ بولتے ہیں ہم اپ ہمیں کچھ مطلب کیش دو یا کچھ اور دو یا ہمیں کوئی اور فائدہ ہونا چاہیے ان کو یہ پت نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہے اگر ہاں اگر ہمیں کوئی بات بول رہا ہے جو ہمیں پہلے پتا نہیں تھی تو یہ تو اچھی بات ہوئی نا ان کے لیے وہ لوگ لیکن اس بات پہ غور نہیں کرتے وہ بولتا ہیں ہمیں کچھ فائدہ ہونا چاہیے اور کچھ اس کو وہ فاہ اس اس چیز کو وہ فائدہ کنسیڈر نہیں کرتے وہ لوگ بولتے نہیں یہ تو ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ کہاں ہمارے لیے فائدے مند ہے
ہاں ہم نے ہم کر رہی تھی نا یہاں پہ مطلب فیلوشپ جو ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اویرنیس پروگرام ہوتا تھا تو ہمیں ان کی مائ پھر بولتی تھی کہ آپ ہماری بیٹی ہو یا ہمارے بیٹوں کا ٹائم ضائع کرتی ہو آپ لوگ ان کو کچھ دیتی ہی نہیں ہو
یہ لوگ سا ہی بولتے ہیں نا اب ہم ان کو کیا بول ہمیں تو کچھ بھی خود بھی کچھ نہیں ملتا ہے ہم آپ کو کیا ہے
میں نے تین سال آج یہ ٹرپلیس میں کام کیا ہے والنٹیئر مجھے ایک پیسہ بولو آپ ایک پیسہ بھی نہیں ملا مجھے وہاں سے لیکن میں نے دیے تین سال مجھے مطلب وہ ہو گئی اب کہ گراؤنڈ لیول پہ یا کہیں پہ کیسا کام کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ بولتے تھے کہ شاید اس کو کچھ ملتا ہے یہ ہمیں ہی نہیں دکھاتی تھی
اپ وہاں پہ کیا کام کرتے تھے ایز اے والنٹر اپ کو کیا کام کرنا
ایز اے والنٹ ایز اے والنٹیر ہم جیبسٹری بلڈنگ گا ایجوکیشن مطلب اسی پہ ہم اوئیرنیس دیتے تھے مطلب جو ینگ ایج اور اتھے تو ہم الگ الگ ایر ہاں الگ الگ ایریا پہ جاتے تھے یا کبھی اسکولز میں کبھی کسی انسٹیوٹ پہ جاتے تھے تو وہاں پہ کرتے تھے ہم یہ پروگرامس
اور پھر اب وہ لوگ اپ کو کچھ نہیں دیتے تھے
وہ لوگ ہمیں کچھ نہیں دیتے تھے ہم میں خا خالی اکیلی تھوڑی تھی میرے ساتھ اور بھی دس پندرہ لوگ تھے وہ بھی بیچاری ایسے ہی چلتی تھی
جو اپ کو ٹرانسپورٹ وانسپورٹ پہ خرچہ اتا تھا اب وہ
وہ کچھ نہیں دیتے تھے وہ بولتے تھے کہ اپ یہ اپ کو ہی فائدہ ہے یہ اپ کو ہی فائدہ ہے ہا اب ہم بولتے تھے کہ ہمارا فائدہ ہے چلو کوئی بات نہیں تو پھر ہم بھی دیک سوچتے تھے چلو ہم بھی کچھ سیکھ ہی لیتے تھے یا ہمیں بھی کوئی فائدہ ہے لیکن وہاں سے کوئی جب سمجھتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا ہی کر سکتے تھے
ہاں یہی بات ہے یہ لوگ کہاں سمجھ
پھر ہم نے جب ان کو بولا کہ ہمیں کچھ اب دے دو تو انہوں نے پھر آپ یہ ارگنائزیشن ہی بند کی لیکن
یہ لوگ ایکسپلٹ کرتے ہیں نا
پہلے وہ جو پروجیکٹ تھا وہ ختم کیا اس کے بعد ان کی ارگنائزیشن ختم ہو گئی پھر ہم کس کو بولتے کہ اپ لوگوں نے ہمارے تین یا چار سال ضائع یہ ہے ہمیں ان کے پیسے دے دو یا پیسے تو رہنے ہی دو اپ ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ہی دے دو تاکہ ہمیں ہاں تاکہ ہمیں فیوچر میں کام ائے گا لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں دیا
ہاں یہ لوگ کرتے ہیں نا یہ ارگنائزیشن یہی ایکسپلئ کرتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ اور ان لوگوں کو زیادہ ہی لائک ہمیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے لائک اور ارگنائزیشن جائے کام کرتی ہے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے
ہم وہی نا
ہاب ادھی ارگنائزیشن ہوتی ہے اچھی
ادھی ہوتی ہے لیکن ا کے اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے
ہاں لیکن آپ کو تو سری نگر اسان ہی ہے ایزی ہے اپ کو کرنا تو سری نگر میں ہی جاب اگر سری نگر پہ اتنی ارگنائزیشنس ہوتی ہے وہاں پہ تو ایزی ہے ہو جائے گا اپ کا
ایکیولی ہماری ایک گھر پہ ہی میری جو چا ہے اس نے ارگنائزیشن کھولی ہے تو تو اب ہم تھوڑے سہ اسی پہ ہی کرتے ہیں کام
اچھا ٹھیک کون سی ارگنائزیشن ہے
وہ جے کے اسرو اس کو اس کا نام ہے تو ہم اسی پہ مطلب وہ ابھی اس کا زیادہ فنڈز نہیں اتے ہیں لیکن جو اتی ہے کم سے کم وہ تو انسان بیوٹیلائز کرتا ہے اور گھر میں انسان اگر غلطی بھی کرتا ہے نا تو کوئی ڈانٹ نے کے لیے نہیں ہوتا انسان سیکھ ہی جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ کہیں پہ وہ فالتو ٹائم ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ گھر پہ انسان اگر اسی پہ کچھ ٹائم دیں گے تو اچھا ہوگا
ہاں آپ لوگ کیا کام کرتے ہو وہ اور کیا